سلام علیکم
ولیکم السلام آپ مجھے خالی وہ بہت شکر اللہ کا اپ مجھے لانے ہے وہ نا سیون ڈیز کے لیے بھابھی کے پاس اس کی ماں میری بہن کی شادی تھی اس کو بٹھایا سیون ایٹ تھے اس کو بن پاؤچ پھر اس میں لینا ہاں اس نے پھر لیے نا یہ لگتے نا ایسے فر مت لگتے اس نے فر تین بھیجے اس کو واپس اس میں اتنے اچھے تھے اس نے بولا اپ کہاں میں اس سے مانگوں گی میں نے کہاں چلو چھوڑو کوئی بات نہیں اب اس کے پاس دو ہے ایک کی ہو گئی یہ نا تھپ خراب اب دو اس کے اھے آئے اب میں نے کہا وہ دو مجھے ٹھیک ہے اور میں جب مجھے نکلنے کا ٹائم ہوگا اس اس ٹائم میں لاؤ گی وہ راب سند
ٹھیک
ہاں اور میں لاؤں گی ایک دو اور یہ بیڈنگ تو ا میری فرینڈ کی بھی شادی ہے میں نے اس کو بولا زیادہ نہیں لانا تو میرے پاس بھی بھابھی کے دو ویڈنگس یہ مطلب یہ خالی سیون ڈیز لگ پھر نہیں لگتے ہے لگتے ہیں جے ہو پھر میں نے اس کو بولا دو ہے میرے پاس بابی کے تو میں دوں گی پھر ہاں میرے بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں میں نے ب کوئی بات نہیں ہے پھر ضائع ہوتے ہیں تو مسئلہ پھر کیا فائدہ ابھی کپڑے وپڑے میں نے نہیں لائے ہیں اب میں کہ اور میں نے یہ ونٹر کی بیڈنگ لائی ہے اب سمر کی لانی ہے بیڈ شیٹ ویڈ شیٹ بھی لاے ہے نہیں نہیں نہیں وہ اکڑ ہوتا ہے ہوں ہ
اس کو ہے
ہوں ہ ایک سیکنڈ ایک سیکڈ بارہ لگ نہ س نبر ٹرائی پنسیو ہاں بولو کیا بول رہی ہو
میں بول رہی ہوں اور اور بول رہی تھی اور کیا
نہیں بیڈ بیٹ نہیں ہوتا ہے لڑکیتا سے آق وہ خود لائے گا بیڈ میں
اچھا
اب یہی میں نے کاٹن کا بیڈ شیٹ بھی لایا ہے وہ برانڈیڈ بھی دو چار وہ بھی لیا تو وہ لاؤں گی وہ کمفرٹر سائڈ کے ساتھ وہ بھی لائے ہیں لگتے ہیں نا پھر کاٹن ہاں ا میں کہ رہی آب آئے ہاں ہاں اب می کہ رہی ہوں وو مو ٹا والا اور ملاؤ گے ونٹر کا ٹٹی فو ہنڈریڈ کا نکل گیا ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہو جی ہم بیچ جی ہم بیچتا ہے وہ اور بیچتا ہے کرا نگر میں وہ میر سیلڈ
کر اگر کا مجھ پتا لیکن اسکا نہیں مجھے پتہ ہے ماما دیکھتی ہیں نا پھر میں بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں اس کے ساتھ
اد ادا ہاں
دیکھتی ہیں نا پھر میں بھی دیکھتی ہوں اس کے ساتھ
اچھا اچھا ٹھیک میں بھی دیکھتی ہوں نا میں اس کیفولور ہوں نا اس کی بیڈنگ بھی ہوتی جی ہاں میں نے وہ ونٹر کی لائی ہے اسی کے پاس وہک کربل والی
پھر ا فور یف پھر کہ دیتا ہے
ہاں اس کو بہت زیادہ ہوتا ہے نا اس کو گودام ہوتا ہے اس کو ٹرکو میں مال مہ
ہوگا نا پر وہ پرانے ہو جائیں گے نا
ہاں میں نے پچھلی بار بولا ہے تو اب میں کہہ رہی ہوں سمر کا لاؤں گی میں اس کے پاس جیم ہے دوسرا اس کو بھی ہوتا ہے اچھا وہ بھی اس کو بھی اچھے ہوتے ہیں وہ چم چھم بیڈنگ نہیں ہوتے مجھے وہ اچھی نہیں لگتی ہے مجھے چم چم اچھا نہیں ڈیسینٹ ہونا چاہے تو مجھے وہ چھم چھم پاس پسند نہیں ہے اورتو کو ہوتا ہے نا چھم چھم پسند زیادہ
ہاں
مجھے اریٹیشن ہوتی ہے اس سے ا میری موس ری بہن کا بھی شاد شادی ہے میں نے اس کو بھی لنک کیا اس کو بھی بیڈنگ لانی تھی تو یہی سمر کی میں نے اس کو اب لنک کیا سینڈ تو میں نے بو جاو اب جی ایم کے پاس بھی اور میر سلس کے پاس بھی جہاں پھر پسند آئے گا تو
ا ہاں
ہمم اور کیا ہوتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا اور کیا ہوتا ہے
مجھے س نا کزن کی شا مجھے س نا کزن کہ شایدی پھر میری مما گئی تھی اس کے ساتھ وہ ہیلپ کر رہی تھی اس کو سامان لانے میں تو اس لیے مجھے اتنا ہاں میں بھی جاتی تھی نا پھر
ایسے بیچ بیچ میں ا بھی جاری
ہاں لہنگا کے ٹائم مے می مطلب اس نے لیا تھا میری ماں کو ساتھ اور میں گئی تھی اور اس کی بہن تھی
اچھا ٹھیک
لیکن دلہن بہت اچھی ہوئی تھی بہت زیادہ ہاں اس کو آرٹسٹ تھی میک اپ بائی فضا
اچھا میک اپ بای فضا کہاں کی ہے وہ
پتا ہی نہیں وہ کہاں کی ہے
کتنا لیا پھر
اسس اس کو لیے تھے بہت شاید ٹوئینٹی تھری تھاؤزینڈ
ٹوینٹی تھری تھاؤزینڈ تو زیادہ لیا ہے اتنا متنا لوٹ نہ ہوتا ہے
وہ تھا نا اس کو یہ بھی یہاں وہ تھا اس کو تینوں اس میں کیا بولتے اس کو وہ اس کو تھے مالم سے بھی
اچھا ٹھیک اس کو کیا کرنا تھا اتنا اس کو مال مول سے تھا
اس کسی نا بھائی کیے
اچھا اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک ٹھیک
تو جس دن اس کی یہ تھی نا جس دن تھی نا اس دن اس کے بھائی کی تھا بہن لانی تھی ہاں
ہاں ہاں ٹھیک
ہوں
اس میں بہت چیز اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا لانا ہے
ہاں
اس کو پتا ہونا چاہیے کیا لانا ہے وہ یہ
مہندی کی جو آرٹسٹ تھی نا اس کو وہ بھی بہت اچ جی جی وہ میری کزن کی یہ ہے دوست
اچھا ٹھیک
اس نے اس کو اتنی اچھی مہندی لگائی
لیا کتنا
اس کا مہندی کامجھ نہیں پاتا ہے اس کو کتنا لیا لیکن اچھا لیا اچھا پرائز میں اس کو
اچھا میری انگیجمنٹ تھی تو جب میری یہ انگیجمنٹ تھی نا میں نے مجھے بھی آرٹسٹیک تھی وہ لیکن میری وہ گاندربل سائڈ سے میری بھابھی ہے نا اس کی جو بھابھی ہے نا وہ اس کی فرینڈ ہے اس نے اس کو بھی میکا کیا تھا وہ اچھی میکاپ کرتی ہے مجھے وہ پھر تھی اسی دن اس نے مجھے لیا زیادہ نہیں بچاری نے لیا اس نے مجھے لیا فائیو تھازینڈ خالی
انگیجمنٹ تھی نا اس
امم نہیں اوپر سے وہ تھی نا یہ مجھے تھا نا لیکن یہ برائڈ میکاپ بھی تھا نا
ہاں اور آپ کو تھی نا وہ تھ جاننے والی جاننے والی تھی نا آپ کو
ہاں اور مجھے یہ آرٹسٹک تھی ہنا وہ عاللممگیری بازار میں رہتی کیا وہ چوک میں رہتی ہے اس نے بھی مہندی اچھی لگی مجھے اس نے بھی اچھی پرائز لی مجھے تھری تھازینڈ لیے زیادہ نہیں لیا پھر میں نے اپنی طرح سے کو تھری ہنڈریڈ اور میں نے بولا میری طرف سے آپ کو ٹپ ہے تو پھر خوش ہونے چاہے نا اور وہ دیا روٹی ووٹی بادام وادم ہوتے ہیں نا اس ٹائم
ہاں ہاں
وہ بھی دیا میں نے بولا خوش ہونا چاہے تو
اور
اور کیا بولو اتنا کچھ جو بولا میری فرینڈ کی بھی ہاں بولو بولو
اس کو بول رہی تھی
اچھا ٹھیک اب میری فرینڈ کی بی شادی ہے یہاں پر بھی نہیں اس کو ہے اگست لاسٹ ہے اس کو اب مجھے وہاں پر بھی جانہ ہاں میں گئی نہیں ہو اب جاؤ گی بھی مجھے ہے مجھے پرسوں بھی لائے نا آپ میری سانس کہہ رہی تھی کبڑ زادہ نہیں لانا آ کاا کوئی بات نہیں میں
ہاں کپڑے ہاں زیادہ نہیں نا لانا پھر ہو جائیں گے نا یہ مطلب سائز ہو جائے گا نا پھر
ہ میں پھر بھی مجھے جو پچھلی بار تھے نا لائے تھے میں نے وہ گھر میں لایا میں نے کہا کہاں گے تو لگاؤ گھر میں تو میں جاتی بھی کہیں نہیں ہو زیادہ پھر آتے نا ایسے تاہ تاہ کر کے سے رہتے ہیں تو
میں جب بھی جاتی ہوں میں گھر والوں کے ساتھ ہی جاتی ہوں
توٹھک میں بھی کہاں جا کہی نہیں جاتی میں بھی گھر میں ہوتی ہوں بھی جو مہمان آتے ہیں صرف مہمان نوازی کرنی پڑتی ہے میں بھی نہیں جاتی گ
عید کے دن ٹپک جاتے
ہاں آتے ہے ناسارے
زیادہ تر نا عید کے دن ہی
ہاں اب مجھے ہے کپڑے میں نے پچھلی بار لایا تھا یہاں علم گری بازار میں ریڈی میڈلایا تھا تو پھر میں لایا تھا وہ ساڑھے تین ہزار میں میں نے وہ ایک بار لگایا میں جا گئی تھی دعوت پہ کھانا کھیا وہاں سے کیا چینج تپ سے وہ باندھی تھا پھر میں نے پرسو مجھے جانا تھاک ہی دعوت پہ ہی جا تھا م میں نے کہا میں اب لاگ گی مجھے ضائع ہو جائے گا پھر اس کے بازو ہے نا اس کے وہ بازو ہو گئے خراب مطلب س رنیو ہو کیاتام میں نے لاگایا تو مجھے کتنا فیل ہو میں نے کہا میں نے ابھی لگا میں نے ایک ہی بار لگایا مطلب آدھے گھنٹے کے لیے میں نے وہ لا گایا
میں نے پ عید کے دن لائے میں نے عید کے دن لائے تھے کپڑے اس کو پتہ ہی نکل کچھ ہو گیا اس کو بھی وہ رن گیا وہ تے نا ہاں اوپر سے وہ میں نے دوسری بار لاگایا تھا میں نےکال
اچھا ٹھیک مجھے بھی وہ ہو ہے نا کرا نہیں اس کے یہ کیا ہو گیا خراب
اس کو پھید ود ہوتا ہے نا کچھ سلک کے کپڑے کو اٹھے
تو کیا پتا
مطلب سلک نہیں ہے وہ مطلب تھوڑا کاٹن ہے اور اوپر سے تھوڑا شائنش ہے
اچھا ایا سمجھ
یہ وال نہیں
مجھے آیا سب نہیں وہ نہیں مجھے پتا ہے وہ والا ہے نا وہ دوسرا قبر ہاں مجھے آیا سمجھ مجھے لگا بازو وازو متنا خرااب پ لال سکتے ہیں بازو اس کے لیے کپڑے وابڑے جو مجھے فیل ہوا میں نے کتنا ڈھونڈا پھر وہ کبڑا مل ہی نہیں رہا تھا مل ہی نہیں رہا پھر اس کا ڈپاٹا نا بہت بڑا تھا پھر میں نے ٹیلر پاپا کا دوست ہے وہ ایا تھا اید کے دن میں نے اس کو بولا مجھے ایسا ہو گیا اس میں تو فراک میں تو میں نے بہت ڈھونڈا اس کا کلر نہیں ملتا ہے کپڑا نہیں ملتا بولا یہ کہاں ملے گا پھر میں نے بولا وہ کہہ رہا تھا وائٹ لے لو پھر ڈائی کرو وہ تو مجھے ہو گیا ماں جی پوری ب میں نے ا نہیں چھوڑد چلو میں کٹ دوں گی ایک سیکنڈ